ہاں
ہوں
میںگا دیکھا آپ نے
ہاں دیکھا میں نے آپ کہاں پہ بیٹھتے ہیں
ہ وہ میری فیوریٹ جگہ ہے میرے بابا مجھ سے بہت غصہ ہوتا ہے میں وہاں کیوں بیٹھتا ہوں اس کو لگتا ہے نا آپ پیچھے سپورٹ نہیں ہے سائڈ میں سپورٹ نہیں ہے کبھی ایسا ہوا کسی وجہ سے پاؤں پھسل گیا گر گیا نیچے چوٹ لگ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ
ہاں مطلب وہاںہ ایسا کیا کیا ہے مطلب وہاں پہ ہوگا نا کچھچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا ایسا کہ مطلب جیسے آپ وہاں پہ جاتے ہیں
جیسے کہتے ہیں نا یار کسی کو کسی جگہ بیٹھنے سے سکون ملتا ہے نا
ہوں
پتا نہیں آپ نے آپ کے ساتھ ہوا ہے نہیں لیکن میرے ساتھ ہے مطلب مجھے کتنی بھی پرابلم کتنی زیادہ کتنی ٹینشن ہو کچھ بھی اگر ہم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا تو مجھے جیسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے یہ فیل ہوتا ہے کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں خاموش ہو جاؤ آپ ریلیکس کرو کچھ نہیں ہوا ہے میں جیسے یہاں کوئی سپورٹ کرتا ہے یہاں بیٹھنے پہ اور ہم شام کو ہی بیٹھتے ہیں اکثر صبح نہیں ہی جب بیٹھتے ہیں یہاں پہ یا تو اصر سے ایک گھنٹے پہلے بیٹھیں گ آیں گ ایک گھنٹے باقی ٹائم نہیں بیٹھتے ہیں شاید کہتے ہیں مطلب میں نے ایک بار
اس پھر شادی کے بعد نہیں بیٹھو گے
وہ تو دیکھا جائے گا میں نے اپنے فرینڈ سے شیئر کیا تھا میں نے ایک فرینڈ سے شیئر کیا تھا تھا اس نے مجھے ڈرائی دیا اس نےام کو کچھ حط مطلب کوئی تمہارے ساتھ ہے جو تم کو چاہتا ہے کہ تم وہاں آ اس کے ساتھ بیٹھو اس سے تم کو ایسا فیل ہوتا ہے نہیں پڑھی ہے کہ پڑھا ہے یہ نہیں معلوم لیکن اس نے مجھے کہا کیسا ہوتا ہے کسی مطلب اس نے اس کو میں نے یہاں لا کے میں نے دکھایا نا وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو اور وحشت ہو رہی ہے ایک چاروں طرف نہ انسان نہ انسان کے ساتھ
پھر تم کو کیسے اچھا لگتا ہے اس کا مطلب کچھ کچھ پرابلم ہے کا جو بھی ہو مجھے اچھا لگتا ہے ہ
نہیں یہ ہوتا ہے کبھی کبھارا مطلب دل میں ایسا ہی آتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا
وہی وہی چیز کہا نا میں نے
ہ
اور پھر ایک چیز اور ہے
ہ
کبھی کبھی نا انسان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے
ہوں
اچھا ایک بات بتائیے جیسے یہ کال چل رہی ہے مے مما کال آ رہی ہے اگر میں نے پک کیا تو کیا یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی
ہ جس
اچھا تو پھر میں کیا کروں گی کال آ رہی ہے
یہ کچھ منٹ ویٹ کرو اس کے بعد کرنا واپس
اچھا ٹھیک ہے واپس کیا کرنا ہے وہ پوچھیں گے کہاں ہوں ابھی تک آیا نہیں کیونکہ ہم جنرلی اس ٹائم نکلتے اتنی ہے گھر سے مجھے گرمی بہت ہوتی ہے تو کمرے میں ہوتے ہیں آج انہوں نے دیکھا ہو کمرے میں دیککھا نہیں ہوگا تو اس میں سوچا ہوگے نماز کا بھی ٹائم ہونے لگا یہ کہاں گیا بغیر بتائے ہوئے
مطلب ان کو بتایا کیوں نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں
بس میں نے کہا نا کہ مجھے وہ بوائل کرنا تھا ملک اور مکھانا میں نے اس کو گیسہ رکھا اس کو کھا کے بیٹھا ٹیو ب رہا ہے میں نے کہا اس کو تم دیکھو اس اس طرح سے بوائل کرنا ہے میں جا رہا ہوں کچھ کام سے اور ما نماز پڑھ رہے تے میں نے بتایا ہی نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی جبکہ میں گھر سے نکلنے سے پہلے بتا کے نکلتا ہوں مما کو اور ما نہیں یہ ہے تو جو بھی ہے اس کو بتاتا ہوں میں ج فلاں جگہ جا رہا ہوں
ہ لیکن آج میں نے بتایا نہیں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور شاید مجھے ڈانٹ بھی نی پڑے گی ب جانے کے بع گھر
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں
آپ کو پتہ ہے
ہاں
ہ ہ اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں بات بات کریں گے پھر اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے د نشٹیک ہے
تو
دانش بھائی ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے بس بجھے شام کا کھانا بنانا ہے وہی بنانے کے لیے آئے اور ہم نے ب آج کھ کیا آز ہو رانو
ہاں ہاں
اور ٹماٹر ٹماٹر کی چٹنی بناتے آپ خالی ٹماٹر
ہاں ہمارے یہاں خالی ٹماٹر نہیں بنتے تھا اس میں یہ ہری مٹر ٹھنڈ کے موسم بنتی ہے وہ ٹمیٹو کے ساتھ ہری مٹر ڈالتے ہیں
نہیں ہمیں ٹماٹر اور اس کے ساتھ وہ دھنیا ہری دنیا اور ہری ہری مرچی
ہری مرچ ہری دھنیا ٹماٹو یہ ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہمارا ایکسٹا ہو ہے وہ ہوتی ہے ہری مٹر ویسے یہ بھی بنتی ہے لیکن اس ٹائم پہ جو ہے یہ چٹنی زیادہ اچھی لگتی ہے اس ٹائم پہ جو
چٹنی نہیں ہے یہ یہ ہم بنا ہے آپ کے یہاں تو چٹنی بنتی ہوگی لیکن ہم بناتے ہیں وہ سالن کے لیے
کیسے
مطلب جیسے سیدھے بنانے نا پکاتے ہیں کچھ جیسے آلو پیاز ویسے
وہ تو وہ وہی چیز تو میں بھی بتا وہی چیز تو میں بھی بتا رہا ہوں دو طرح کی چٹنی ہوتی ہے ایک تو وہ جب میرے بابا نے بتایا تھا مکسی میں بنتی ہے اور ایک یہ ہے جو یہ ہم اتنے دن تھے آپ نے ہمیں ایک بار بھی نہیں کھلایا بنا کے
اب جب اب آئیں گے اس کا ریزن میں نے بتایا نا مطلب ہم ج بہت اتھل پتھل تھا اور اس بار جب ہم آئیں گے تو ہم
آپ جانتے بھی نہیں تھے میرے بارے میں ہم نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کیے ہم نے تو سیدھا کہا نا آپ جو کھانا وہ مجھے کھلانا
نہیں پھر بھی مطلب جو بھی آتے ہیں جو بھی مہمان آتے ہیں مجھے لگتا ہے خالی بس آپ ہیں آپ کے لیے کچھ اسپیشل نہیں بنا گھر میں لیکن اور خالی آپ بھی ہے جو ہمارے لیے بہت اسپیشل ہو گئے آپ کے لیے اسپیشل کچھ نہیں بنا لیکن آپ اسپیشل ہو گئے لیکن نہیں سچ میں میں کہہ رہی ہوں مطلب کہ ہمارے گھر میں جو بھی ممناتا ہے کہ اسپیشل بنتا ہے میں آ کو ایک پک بھیجتی ہوں پرانی پیکج ہے ہمارے یہاں باہر کیااں آئے تھے کوئی اور ہم نے کتنا کچھ نہیں بنایا ہے ان کے لیے وہ میں دکھاؤں گی آپ کوے
اپیل نہیں کرائیے جب ہم آئیں گے پھر مجھے بنا کے دکھائیے گا کہ ہم نے یہ بنایا تھا یہ آپ پوکھھلا دیں
اور پھر یہ آپ کے لیے کھی کچھ کیونکہ وہ میں نے بولا بھی تھا جب آپ کو جانا تھا وہ میں نے بابا سےب کہا بھی تھا کہ مطلب ان کے لیے ہم نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا کچھ بھی الگ سے نہیں بنایا
تبھی بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ لینس چلو گے تم میرے ساتھ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا
اور کیا ہاں ا تو اسی لیے میں نے اس کو بولا ڈاکٹر صاحپ کو کہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ اسپیشل نہیں بنا ہے
ہاں تو میں نے کہا نا لیکن مجھے نہیں جانا ہے اس دن بارش ہو رہی تھی مجھے بہت الجھن ہوتیھی بارش میں من سے
وہ وہی میں وہی میں سوچ رہی تھی میں سب سے سوچ رہی تھی کہ میںپ بولوں گی تو مطلب اب کیوں نہیں تھے مطلب جب بھی آپ کو بول ستے تھ کہیں جانے کے لیے آپ کیوں نہیں نکلتی تھے گھر سے باہر
بارش میں مجھے بتا رہے ہیں نا بہت ایتنگ ہوتی ہے نگ مطلب اور رشز نہیں ہوتے لیکن جیسے کہ اب آپ کے یہاں پت نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں من چکنے بہت ہیں من چکنے سمجھتی ہیں
نہ نہ
صفائی بہت زیادہ پسند ہے بارش ہوتی ہے پاؤں میں وہ پانی لگ پھر اس سے وہ جو ہے گندگی بھی لگتی ہے تو مجھے وہ چیز بہت ناپ پسند ہے اس لیے میں نے کہا نا کہ مجھے بارش پہ نہیں جانا ہے باقی تو ویسے تو ہم ہر وقگ ریڈی رہتے چلو بارہ بجے رات چلنے چلو
لیکن وہ آپ نے پچھلی بار ہمیں وہ گاڑی میں نہیں لیا اب پت ایسے ہی چلتے ہیں تب ہمیں وہاں سے آ کے پروبلم ہو گئی
کیا چیز
میں نے کہا تھا نا ہم گاڑی سے جائیں گے آپ نے نہیں ملا نا ہمیں گاڑی سے آپ نے کہا نہیں ایسے ہی جائیں گ بس
کہاں کہاں
جب لال چوک ہے
اس میں میرا کوئی اختیار ہی نہیں تھا میں نے کہا میں یہاں گاڑی نہیں چلاؤں گا
کیوں
مجھے ڈر لگتا ہے یار وہاں کشمیر میں لیکن اس بار آئیں گے ن پھر ب زیادہ دن نہیں ہے بابا بولیں گے کہ آپ بیٹھو ادھر اور مجھے گاڑی چلانے دو پھر میرے ادھر ہاتھ فری ہو جائےیں
ہمم ہمم
کیونک آپ کے یہاں دیکھیں ہم نے میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں ٹریفک رول کوئی فالو نہیں کرتا
یہاں تو کوئی بھی کوئی چیز فالو نہیں کرتا ہے
ہمم ہمم تو یہ اس سے مجھے بہت پرابلم تھی سے میں نے کہا نہیں آپ گاڑی نہیں لے میں گاڑی لے کے نہیں جاؤں گا ہم چلیں گے ٹیکسی میں اور پھر میں نے اس دن بھی آپ سے وہاں لال چوک میں گیا میں نے کہا بارش میں بھیگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ٹیکسی کرو ٹیکسی سے چلتے ہیں ہم اور
میں نے یہ بھی کہا کہ جتنا آپ پیسے بچاؤ گے اس میں اگر بھیگ کے طبیعت خراب ہو گئی تو اس سے زیادہ دوا کے لیے دینے پڑیں گے
ہاں بات تو ہے
پھر آپ نے تو وہ کام کرا ہے کہ مجھے لگا تھا آج اننا للا پکا ہے ارے وہ جب وہ جب وہاں پہ سلوپ پہ جو ہے جہاں پہ ڈھلان تھی نا محزور نگر میں جب انٹر کرتے ہیں مجھے لگا کہ یار ہاں مجھے لگا ہے یہ پلٹا دے لیکن بہت اچھا لےیا ہے میں نے اسس کو شکریہ بھی کہ چو یار اللہ تعالی تم کو جزائے خیر دے تم نے زندہ صیح سلام پہنچا دیا
ہمم ورنا تو مجھے بھی خطر لگ رہا ہے اس تو
ہ نہیں یار زیادہ ہے آپ کا بھی ویٹ زیادہ ہے مومنگ کا ویٹ زیادہ ہے چنید کا زیادہ ہے اور مان لیجیے میرا ماریے گا انشا کا چلے گا ہمارا ویٹ کم ہے لیکن آپ لوگوں تو
ج ا وہ میری کزن بھی تھی
کزن بھی تھی جو ہے ہمم ہمم وزن ماریا بھی گئی تھی نا ماریا انشا آپ کزن چار تھے مومن جنید چھ اور میں سات سات لوگ تھے نا
اورھیا ہے ابھی تھی
ہیاں بھی تھی اچھا جی بتاؤ
ہمم
آپ کی کزن نے پوچھا نہیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اتنا فری کیوں ہو گئے ہیں
نہیں تو ہم ان کو بولا نا کہ ان کو کچھ لانا ہے گھر والانوں کے لیے وہ ہے تو ہمیں بولا ساتھ آنے کے اسے کہ کیونکہ اس کو بھی جانا ہی تھا تو اس کہ ٹھیک ہے چلو جاتے
اچھا
اچھا کتنا ٹائم کتنا ہوا ہونے والا بس ایک منٹ اور ہلو
ہوں ہوں
ہاں تو لیکن مجھ سے ایک غلطی بہت بڑی ہوئی
کیا
مجھے بغیر آ لوگوں سےوچھے آپ لوگوں کو واش لا کے دےینی تھی یہ یہ مجھے بہت مطلب تکلیف ہوئی مجھے ڈریس کے لے کہنا ہی نہیں تھا ایکچولی میں نے پوھا آ لوگوں کو تو آپوگوں نے کہ نا ہمیں فوڈ زیادہ پسند ہے اس لیے ہم کنفیوز ہو گئے
ہمیں نہا پتا س آپ کس لیے کہہ رہے ہیں
ہم بتا دیتے ہیں اگر ڈائریکٹ تو آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ بتائیے
میں تو کرسی
تو نہیں کرتے اس ٹائم اب اب کہنا آسان ہے آپ کے لیے اس ٹائم نہیں کرتے آپ
اھا چلو پتا نہیں کہتے کہہ رہے ہو آپ میں کرتی ہوںاپ
کہاں کال کرتی ہوں مجھے جانا ہے نماز کے لیے
میں کروں گی ایسے پالسی د بد
نہیں تو ٹائم نہیں ہے نا اب تو بالکل ٹائم نہیں